وعلیکم السلام رحمۃ اللہ و برکاتہ بھائی کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے مزے میں
جی اللہ کا شکر سب ٹھیک ٹھاک اللہ کرم اور آپ بتائیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی
جی سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اور ہم سب بھی خیریت سے ہیں اور ہم خیریت سے ہیں
جی اللہ کا شکر سب ٹھیک ٹھاک اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے طبعت صحت ٹھیک ہے ایشو آرام سے ہیں
جی سب ٹھیک ہے سب ایشو آرام سے ہیں اور آپ خیریت سے ہیں جی جی جی فرمائیے معزرت چاہتا ہوں
جی کوئی بات نہیں ائندہ خیال رکھے گا آپ کو کیا صحیح لگتا ہے منی جو ہے پیسے کو بچہ کر رکھنا یا پھر سارے پیسوں کو خرچ کر دینا
جی دیکھئے اسکی کیمت الگ ہے اور طرح طرح کے خیالات ہیں کہ انسان کو سخ کہ یہ ہونا چاہیے بسے بچانا بھی چاہیے سخی انسان جو ہے وہ اللہ تعالی کی قریب ہے جنت کے قریب ہے لوگوں کے قریب ہے اور سکی انسان سے اللہ تعالی اتی محبت کرتے ہیں کہ موسی علیہ السلام کے دور میں جب ایک تھا جس نے سب کو ورگ لایا تھا وا کیا تھا تو اس کو قتل اللہ تعالی نے حکوم کیا کہ سب کو قتل کر دو سب کو قتل کر دیا جب اس کی باری گئی قتل ہونے کی تو اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کو منع کر دیا کہ موسی اسکو قتل مت کرو تو موسی علیہ السلام نے کہا یہ تو قتل کا ذریعہ مطلب اسی کے تو فساد کا ذریعہ ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ موسی یہ سخی ہے اور سخی کو قتل کیا جاۓ مجھے پسند نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اس کو کہا کہ اسکو چھوڈ دو اس کو اپنی موت مرنے دو کیونکہ وہ سخی تھا اور اللہ تعالی کی س خی دوستی سخی سے محبت ہے اللہ ہم لوگ کو کنجوسی سے بچائے اور جو کنجوس انسان ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ کنجوس انسان الٹا ہو کے عبادت کرے تو بھی اللہ تعالی کی اسے دوست ی نہیں ہے کیونکہ کنجوس انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے جہنم کے قریب اللہ سے دور ہے جہنم کے قریب ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے لوگ بولتے ہیں یار اس کو بگاؤ یار یہ کیا کہتے ہیں کنجوور سے پیسے نکالتے نہیں ہے سخی سے بولتا ہے میں اس کو بلاؤ یار وہ تو سوی سش کرے گا یار اس کو بلاؤ
جی بلکل صحیح فرمایا میں لیکن ہم نے جو ہے ویسے بھی خاص نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس کم پیسے ہو سارے آپ لوٹا دیں کچھ پیسے بچا کے بھی رکھنا چاہیے جو ہمارے آگے کام آںے کبھی وقت ضرورت ہمیں ضرورت پڑے
امم امم
کہ ہمارے وقت ضرورت ہمارے انہوں نے کبھی کام پڑے ہے تو ہمارے پاس ایسا نہ ہو کہ ہم نے سارے پیسے اگا ڈالے ایش و آرام میں اور سارے کھانے پینے میں گھومنے پھرنے میں اور جب ہمیں ضرورت پڑے تو وہ وہ جو ہے پیسے چلے جائیں مطلب وقت ضرورت تو ہماری ملے ہی نہیں ہے پیسے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے کند اسے نہیں خرچ کرنے کرنی چاہیے کیونک اللہ ثقی سے محبت کرتا ہے کنجوس اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے کہ آپ سارا اپنی جو آپ کی کمائی ہے سب اڑا دیں اور اپنے بچا کے نہ رکھیں اور ضرورت ری آگے کے لیے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے فضول خرچی ہو جائز نہیں ہے اتنا جایز کہ ایسے مان لیجیے کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کی جاب بھلانے کا راستہ چھوٹ جائے تو آپ کے اوپر اتنا رکھنا مطلب جائز ہے کہ آپ ایک سال تک آپ کا اگر آپ کو کوئی ملے تو آپکا گزارا آرام سے ہو جائے
جی بے شک صحیح فرمایا آپ نے
اور بتائیے میں نے سنا تھا کہ آپ پہلوانی میں جانے والی ہیں
پیسے بچانا اچھی عادت ہے اور میں ہمیشہ پیسے بچا کے رکھتی ہوں مطلب خرچ بھی کرتی ہوں جو میری مرضی ہوتی ہے کھانے کو پینے کو پہننے کو میں لیتی بھی ہوں میرا یہ ہے کہ مجھے کھانا پینا اتنا پسند نہیں ہے تو میں اپنے پیسے کو
کہ آپ بہت زیادہ مطلب پیسے بچاتی ہیں بچا کے رکھتی ہیں
جی غلط فہمی ہے آپ کی
غلط فہمی نہیں ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
اپنی آنکھوں کو صاف کریے پہلے تو نظر آئے گا آپ کو میرا یہ ہے کہ کہ مجھے کھانے پینے کا اتنا شوق نہیں ہے تو میں اپنے پیسوں کو اپنے کپڑے پہ اپنے چیزوں پہ جیسے چوڑیاں وغیرہ سب پہ خرچ کرتی ہوں میں کھانے پینے میں بہت کم خرچ کرتی ہوں اور میرے پاس اللہ کاشکر ہے سورہ واقعہ پڑنے سے اس میں برکت دقت ہوتی ہے میں روز سورہ واقعہ پڑتی ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس کبھی پیسے کی تنگی نہیں رہتی ہمیشہ اللہ پاک رزق مجھے نوازتا ہے دےگا ہاں سر یہ ختم ہو جا تا ہے تو اپنے عیب و غیب سے مجھے اللہ تعالی رزق نوازتا ہے اللہ اللہ کاشکر احسان ہے اس میرا پرس ہمیشہ بھرا رہتا ہے کبھی میرا پرس میں ایسا نہیں ہوتا کہ میرا پرس خالی ہو اور میں پرس خرچ کرنے کے پیسے نہ تو اللہ تعالی کا شکر ہے اور احسان ہے اس کا اس نے کبھی بھی میرے پیسے میں کمی نہیں کری اور ہمیشہ مجھے مجھے میرے اس سے زیادہ نوازہ میری ضرورت سے زیادہ نوازہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ آپ اس میں ایسے ہی برکت دے اور اللہ تعالی ہمارے برکت دے میرے والدین کے رس برکت دے اور اللہ تعالی ہم لوگ کہتے پریشانیں تو دور فرمایا گھر کے سے نیجات دے
اللہ سب کے رزق میں برکت دے سب کو سیدھا ہدایت دے اور سب کو سخیح بنائیں حلال خرچ کرنے کی توفیق دے
اللہ اللہ رب العزت ہم لوگ کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے مجھے پتا نہیں کہ غصہ آ رہا ہے آپ کے اوپر آپ مجھے بولنے نہیں دے رہی ہیں
دونوں کو بولنا ضروری ہے نا یہ کال دونوں کی ہو رہی ہے تو یہ آپ کی بھی ضروری ہے میری بھی ضروری ہے
پھر پھر دیکھیے بولنا ہی نہیں دے رہی ہیں
ہاں بولیے میں سن رہی ہوں اگر آپ زیادہ بولیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا پیسوں میں
مطلب اگر میں زیادہ بولوں گا تو مجھے زیادہ پیسے ملیں گے
جی سہی فرمایا آپ نے
اور آپ زیادہ بولیں گے تو آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے
جی لگتا تو مجھے ایسا ہی ہے باقی پتا نہیں
اچھا ہاں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ویسے میں میں نے بھی زیادہ بولا لیکن میرے تو پیسے نہیں آئے تھے میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا
جی اور جو ہے آپ کی اماں ابا کیسے ہیں سقی ہیں کنجوس ہیں
میرے اماں ابا تو ماشاء اللہ بہت سکی ہیں لیکن اس ٹائم تھوڑی کنجوسی کر رہے ہیں کی اس ٹائم تھوڑی تنگی ہے اللہ میرے بابا غنی کرے
اللہ آپکے ماں باپ غنی کرے رزق میں برکت کرے برکتوں والی روزی روٹی نصیب فرمائےیں اور ہمیشہ دل دے ایسی جگرا دے خرچا کرنے کا سبوں کو لوٹانے کا
آمین آمین
آپ کے والد صاحب جیب میں گڈی ر کے گھومیں
آمین
اور آپ کے والدہ آپ نے پڑس خبھر کے چلے ہر راہگر کو پیسے لٹائے جو گ جو ضرورت کے لائق ہوں ان کے اوپر خرچ کرنا بہت بڑا اس کا ارکھوتاک جل اللہ کو بہت پسند ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اتنے ساتھ رکھتے ہیں آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے آس پڑوس اگل بگل یا آپ کے جاننے میں اور آپ مدد کرنے کے لائق اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ضرور دیں ان کو اور آپ نہیں دیں گے آپ کے پاس ہوگا اور آپ کسی کا دکھ درد نہیں سمجھیں گے تو یہ اللہ تو آپ سے سوال ہوگا روزے محشر اور آپ کو اپنا حساب کتاب دینا ہے آپ کتنے بھی دیندار ہو
اس کے اوپر ایک بات یاد آ گئی محشر میں جب سب کو اپنے نفس کی پڑی ہو گی ہر شخص پر یہ کہی گی یا اپنے نفسی اس گھڑی ایک رحمت سے بھری آواز بلند ہوگی جو اللہ سے یہ کہی گی یا ربے نفسی آپ کا ہر
یا ربے امتی آپ غلط بول رہے ہے وہ یا ربے امتی بولے گی نفسی نہیں بولے گی وہاں روزے محشر جب کوئی کائنات اکٹھا ہوگی اور وہاں پہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو ہر انسان ہر نب یہ انبیاء سب نفسی نفسی بولیں گے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم جو ہمارے لیے راتوں کو روئے ہمارے دعا مانگی وہ کہے یا ربے امت امت
یا ربے امتی یا رب تے امتی ایک دن ایک رحمت سے بھری آواز بلند ہوگی جو اللہ سے یہ کہے گی یا ربے نفسی
اس گھڑی ایک رو اور بتاؤ آج اور تو یہ خرچ کرنے کے معاملے میں اور صحیح ہونے کے معاملے میں اور کنجوس ہونے کے معاملے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے آپ کیا سوچتے ہیں اس معاملے میں
اور میں بولوں گا کہ انسان کو سخاوت کرتے رہنا چاہیے دو وقت کی زندگی ہے انسان مر کے چلا جائے گا اس کا سارے پیسے یہی رہ جائیں گے کس بات کی کنجوسی کرنا جو لوگ کنجوز ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو سخی ہوتا ہے نا اور وہ قدرتی سخی ہوتا ہے جو کنجوس ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ان ان کی فطرت میں ہوتا ہے وہ چاہ کر بھی پیسے نہیں خرچ کر سکتے وہ کنجوس
وہ ایک جو ایسا ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ ایک ایک روپے کے لیے دم دیتا ہے اور کٹ نہیں کرتا ہے جس کولا پاننے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جو بہت امیر ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ پاک نے بہت رزق دیا ہوتا ہے بہت دولت دی ہوتی ہے لیکن وہ خرچ کرنے سے نہیں کرتے ہیں گھر جو کنجوسی کرتے ہیں اور میں نے ایسے لوگ کو بھی دیکھا ہے جن کو اللہ نے کم دیا ہے لیکن نو ان کا دل اتنا بڑا ہے ان کا دل اتنا بڑا ہے اور اتنے سخی رہتے ہیں کہ وہ کبھی سوچتے نہیں ہے کہ میں
جی ایسے ہی ہمارے خاندان ایک ریلیٹیو ہے ہمارے اگر سنڈے کو آتی ہیں تو وہ بھی ماشاء اللہ بہت پیسے خرچ کرتی لیکن ہمارے یہاں ایک اور ہیں جو مطلب جن کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپئے روپ مہینہ آتا ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں جو ہے ان کے جیب سے دس روپئے نکلتے جلدی
اللہ سب کو ہدایت دینے راستے میں دینے توفیق دے سخاوت دے عزت والی روٹ دے اور سب کو سب سے راضی ہوتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں
آمین آمین سما آمین چلے آپ سے پھر بات ہوتی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلالسلام ورحمۃ اللہ